السلام علی
وعلیکم السلام کیا حال آپ ٹھیک ہے اچھے سے سحت ٹھیک ہے گھر پہ سبھی ٹھیک بچے بچے ٹھیک ہے اچھے سے ہو آپ
بس سب سب ٹھیک آپ بتائیے آپ
ا بس شکر اللہ کا امی ابو ٹھیک ہے اچسے
شکر امی ابو بھی ٹھیک ہے امی کی صحت ہی ٹھیک نہیں تھی
اچھا اچھا خیریت تھی سب
ان کو کیل گھس گیا تھا
کس میں تیر مر میں کہیں
نہیں نہیں شولڈر میں
ہائے ہائے کیسے
وہ کشمیری میں بولتے ہیں نا
اچھا ہاں ہ مجھے آ سمجھا ہاں چلو اللہ تعالی رپ ٹھیک ہونااچھے سے ہاں جی
سب ٹھیک ہے آپ بتائیے احمد جان نے کیا کیا تھا
ہوں احمد جان نے ہاں وہی میں نے کیا تھا وہ صافھر الحمد للہ کوئی مسئلہ نہیں بچے ہیں کرتے رہتے ہیں ہوں کھتیجہ نے بی بھیگا کیا تھا اسکو صبح مگرگر سم باہر کھی تو مگر
وہ کلر کہاں سے لائے تھے
پتا نہیں کہاں سے انہوں نے فلوڈ اٹھائے تھے کلرس اٹھائے تھے انہوں نے پر سے شاید
کہاں سے لائے تھے یہ تو
اوپر سے انہوں نے پاؤچ سے نکالے تھے وہ ہاں وہی مسئلہ بچوں کا پتہ ہی ہے ہوتا ہے نا ان کو اوپر پاؤچ واؤچ میں ہوتا ہے نا کبھی لگتا ہے ضورت بیا کو یا عمر بیا کو تو یہ شاید اوپر بیچ والے روم میں پاؤچ میں تھے تو یہ کسی نے سارے نکالتے سارے پین پینسل اور فلوٹ فلوڈ بھی
تو پھر اللہ بہتر جانتے ہیں کس نے کیاکیا ہے بچے ہیں تو ہوتا رہے گا چلتا رہتا ہے یہ سب اور بتاؤ زیادہ نہیں دھیان داڑتا ہے نا اب اس میں بس بچوں کا خیال رکھنا باقی نہیں زیادہ دھیان دینا اور بتاؤ آپ ٹھیک ہواچھے سےےض ہو
کچھ آرام کیا آج سوئے تھے آپ
ارے مجھے آج دن اتنا بڑا لگا پوچھو مت آب میں سوچ رہی ہوں یہ ٹائم کیوں نہیں جا رہا ہے مجھے کچھ میں پریشان ہو گئی مجھے بہت دن بڑا لگا کچھ کرنے کو بھی نہیں تھا خاص اس طرح سے نا مطلب بیٹھی تھی میں تو مگر پھر بھی گھر پہ پتہ ہی نہیں چل گھر پہ میں سوچتی ہوں پانچ بج گے چھ بج گئے مطلب یہ اتنا ٹائم کہاں سے گیا ہاں یہی حال یہاں پہ میں سوچ رہی ہوں کیا ابھی پانچ ہی بج گئے ہیں
نہیں ہو جاتا ہے
ہو بہت آج مجھے بہت ہوگیا اصل میں یہاں پہ کھانا بھی کھاتے ہیں نا نماز کے ٹائم سے پہلے ہی مجھے لگتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے پھر بہت ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ہے نا
نہیں تو کہ جب انسان جلدی کھانا کھا نا دن میں پھر انسان کو اچھا سا ٹائم ملتا ہے خود کے لیے بھی ہم نے ہمیں آج لیٹ ہو گئے ان شاء اللہ ہم کل سے جتنے دن میں دو دن ہوں تین دن ہوں ہم کھائیں گے جلدی کل ساڑھے بارہ ہی یہاں پہ نیا رول ہے نا کہ ہمیں ابھی نماز نہیں جیسے یہ کسی نے بولا ہے کہ نماز سے پہلے کھانا مت کھایا کرو
ہاں صحیح بات ہے
ہمیں نماز ہی پڑی ابھی ہمیں پہلے نماز پڑھنے دو اس سے کیا ہوتا ہے کھانے پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا
نہیں کچھ وہ تو زیادہ بہتر تو ہے نماز سے پہلے ہی کھانا پت ہی کیوں کیونکہ اس کے بعد اگر نماز کی نماز سے ہو جاتا نا انسان کو تو بھی اٹھنا بیٹھنا توبھی کھانا بھی اچھے سے ڈائجسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے اب نماز کے اپنے
میں جب بھی ادھر آتی ہوں میں نماز وماز مجھے بھول جاتی ہے گھر میں میں ساری پڑھتی ہوں ہ یہاں پہ میں ہندو ہندو بن جاتی ہوں
اللہ تعالی رحم فرمائے
اور
بتاو آپ ٹھیک اچہے سے
بس مجھے حکت ہی نہیں ہوتی ہے
ہائے صحیح بات ہے نہیں ہوتی ہے انسان بہت نا وہ ایگزاسٹٹ فیل کرتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہے انسان اگر بیٹھا ہوتا ہے تو صرف بس چاہتا ہے صرف لیٹے اب لیٹ ہے بس
ہاں
وہی مسئلہ ہو جاتا ہے ایک طرف سے لیٹنا دوسری طرف سے لیٹنا
آپ کو تو کم ہی میں آیا ہے کتنے کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو یوز کرتے ہوئے
کیا
یہ
ا بہت مطلب کم مطلب معلوم مہینے سے کم کم ٹائم ایک مہینے سے کم ٹائم میں
مجھے بھی ایک مہینے سے کم ہو گیا نا
ہوں مجھے آپ سے ہف اتا زیادہ ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ہوا ہوگا ہاں آپ کیوں پوچھ رہے ہو ہ
مطلب اس پہ بولتے ہیں نا کہ فارم سبمٹ کرو دس ہزار جیتے آپ نے کیا کتنا کمایا اسے میں بول رہی ہوں وہ تو دو سال میں دس
کے لیے ہوتا ہے وہ اپڈیٹ کے لیے ہوتا ہے ان کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے اپنا نا اسی وجہ سے نہ اس میں لکھنا ہوتا ہے نا وہی میں بتاؤں گی ان شاء اللہ آپ کس طرح سے کیا وہ بھرنا ہوتا ہے ہ اور سنائیے نہیں آپ کیا پکایا آپ نے سبزی
سبزی ہم نے ننر پکائی تھی
اچھا
ہوں
چلو ماشاء اللہ ٹماٹر وغیرہ ڈالے ہوں گے ساتھ میں
ہوں ہوں مزیدار ہو جاتی ہے
ہوں اور بتاؤ باقی بچہ پارٹی چھوٹے بڑے سب ٹھیک
ہاں شکر میں محمد ح محمد حسان کے پاس ہی تھی سوئی تھی وہ بھی بیٹھا تھا اسی کے بیڈ پر
اچھا اچھا ٹھیک اچھا وہی پہ سوئی تھی آپ
ام
چلو اچھا کیا ماشاء اللہ اس کو بھی ملا ہوگا نا اس کو بھی ملا ہوگا نا ماشاء اللہ سے کوئی نہ کوئی آس پاس ہی ہے تو اس کو بھی اندر سے سکون ملا اور بتاؤ بات وہاں پہ امی ٹھیک ہے امی ابو جی او سب سب
کچھ سب سب ٹھیک
رکھے ان کو ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی
ہاں شکر سب ٹھیک ہے الحمد اللہ
اور بتائیے بس شکر اللہ تلله
ایک منٹ اب ایسے ہی انتظار کیجیے
جی
آپ لوگوں نے کیا سالن پکایا تھا ویسے
ہم نے بنایا تھا مٹر اور پنیر تھی کل اس میں سے بچا تھا تو وہی نہ
آپ ہماری طرف تو آئے نہیں
اتھے آؤنگی نا مے انشا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ابھی میں تھوڑا سا اصل میں نا ام میں بتاؤں گی میں انشاء اللہ تعالی تھوڑا سا ٹراؤزر کا مسئلہ ہو گیا مجھ ہو جاتا ہے نا اس کی سلائی ہوتی ہے نا کمزور
ہوں ہوں
ہوں وہی ہو گیا ایک مسئلہ تو اس وجہ سے میں نے سوچا بہتر ہے کہ میں نہ ہی نکلوں باہر ہاں اب اس کو سلائی دوں گی تو وہی لگاؤں گی
یہ اچھا سوٹ ہے آپ کو
ہاں یہ دیدی کا تھا اس کو کچھ ٹائٹ ہو گیا تھا تو اس نے پھر مجھے دیا اس کو جو ٹائٹ ہو ہاں دوپٹا سے تھوڑا تھوڑا جتنا مگر انجم دیدی کو ہوا ہے نا اتنا نہیں اس کو اس کو ہوا ہے تو مگر اس کو ہوا ہے پھر بھی ہوا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہے نا مطلب صبح وہ خالی چائے پیتی ہے اور اگر کھایا آملیٹ تو وہ مطلب آملیٹ اور چائے دوپہر کو کچھ بھی نہیں
اس انجیکشن سے کیا ہو جاتا ہے کہ کہ محل نہیں رہتا ہے مل نہیں رہتا بھوک نہیں لگتی ہے
ہ اس سے بھوک نہیں لگتی وہ بہت صحیح ہے وہ تو یہ بھی بولتی ہے نا یہ بھی کہ اس سے بھوک نہیں لگتی
اور وامٹنگ فیل ہوتا ہے اور ڈاہیریا ہو جاتا ہے
ہاں ہاں وہ تو ہے وہ سب کچھ ہوتے ہیں اس کے سمٹمس ہوتے ہیں وہ دراصل تو البتہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے تو بولا تھا میرے ہسبینڈ نے کیا ابھی کرو میں بلا نہیں ابھی نہیں میں کیوں کروں کیا ہو گیا آپ کو بول رہا تھا فیٹی لیور کے لیے اچھی بات نہیں ہے بہتر بتر ہوتا ہے اپنی صحت کا خیال رو اگر تم بتاؤ گی تو میں میں تمہارے لیے بھی منگواؤں گا سوٹا تو ابھی فی الحال میں اس نہیں مان رہی ہوں بہت ٹائم سے اب پتہ نہیں کیا تب سے بولا بھی نہیں اس نے اب دوبارا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے
ہاں سب بولتے وہ سیف ہے ان کا کتنا وزن ہے
پتا نہیں ان کا کتنا وزن ہے ان کا بھی ہے نا مگر پیٹ اور یہ ان کو مگر اترا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہے نا چاول تو بالکل بھی نہیں ہے اس کی طرف تو وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں سبزی کی طرف تو کیا بولو میں دس پندرہ دن میں مت ایک بار وہ مجبوری سبب یہیں پہ ہ جب یہاں مائکے آتی ہے تب اس کو یہ ماں کھلاتی وغیرہ ہے سبزی صرف باقی نہیں کھاتی ہے کھانا تو دور کی بات ہے وہ کھائی کچھ بھی نہیں
کہ اسی دوائی کی وجہ سے
ہاں ہاں ہاں اسی اسی انجیکشن کی وجہ سے انجیکشن کی وجہ سے وہ سب رہتا ہے ان کا بولتے ہیں ہمیں نہیں ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہ ہمیں فل ہے ٹکاریں وغیرہ رکھتی ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ پیٹ فل ہو گیا ایسا نہیں
ہمم
اب دیکھتے ہیں اللہم خیر
جب میں ابھی جاؤں گی نا ٹیوزڈے کو انشاء اللہ تعالی ڈاکٹر
ہمم یہیں پہ جاؤ گی
ہوں انجم دید کاا ہے ایٹی وزن
اچھا اچھا اسی کلو اس کا اس سے کم ہی ہے مگر کچھ مطلب لگ بھگ وہی راؤنڈ آف مت ہوگا تو مگر اس سے اس کا کام ہی ہوگا
ہاں
دیکھتے ہیں اللہ ہمہ خیر ہے نا
ہاں
اور بتاؤ باقی سبھی ٹھیک تھے
بس شکر
ہے آپ کی صحت اور اوور آل ٹھیک تھی
شکر شکر الحمد اللہ
ہاں کیا بول رہے ہیں آپ
شکر شکر الحمد للہ ایک منٹ آپ انتظار کیجے اب بس کم ٹائم ہے دس منٹ ہو گئے
ہاں ابھی اور کا ہے دس منٹ ہو گئے نا ایک خود نہیں کٹا مت
نہیں خود کٹ جائے گا بارہ منٹ کے بعد
اچھا چلو ماں تو اچھی بات ہے اور بتاؤ میں سوچ رہی تھی حناا جی کے یہاں بھی جائیں گے مگر وہ تو ہے نہیں وہاں مت ہے
وہ کل پرسوں آئیں گی
اچھا اچھا ٹھیک ہے جائیں گے پھر ایک دن وہاں ہے نا
ہمم
دکھتے ہیں جاتے ہیں وہیں پہ بھی نظر دیتے پھر کہاں ٹائم آتا ہے اننے دنوں میں دیکھیں گے انشاء اللہ میں سوچ رہی تھی ب یہاں بھی بھی جاؤں بردر جی کے ہے نا روائدہ کے پاس ایسے نا نظر دینے میں گئی نہیں کبھی بھی وہ ہوتا ہے نا تھوڑا اللہمہ خیر انشاء اللہ بہت یہ ہے میرے پلانس تو آپ دیکھ کیا کیا ہو جاتا ہے لاسٹ میں جاؤں گی میں کہیں پہ بھی
ٹھیک
پتہ ہے نہ اپنے آپ نے
ہ مگر جاؤ کہہیں پہ تو جاؤ جاؤ ابھی ادھر بردر جی کے گھر
ایسا ہیہ دیکھتے ہیں انشاء اللہ ہمیں پر آج کے ہم
ٹائم نہیں چلے گا سوتے سوتے کہاں ٹائم پفی نے بولا وہاں نہیں ابھی جانا جب میں آؤں گی انہیں دونوں آنا